ہیلو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ اور بات ٹھیک اللہ کا شکر ہے
باجی آپ کی بالکل بھی آواز نہیں آ رہی ہے پیچھے سے شور آ رہا ہے
شور آرہا ہے میری آواز نہیں آ رہی
نہیں اری کیا بات ہے گھر کے کام میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی مصروف ہو رہی ہو
ہاں دیکھو رانی تو لگی ہے کر
ہاں یہ تو ہے ہی گھر کا کام تو پیچھا ہی نہیں چھوڑتا ہے باجی
نہیں انسان چھٹ جاتا ہے گھر کا کام نہیں چھٹتا
جی جی جی بالکل درست فرما رہی ہیں آدمی گزر جاتا ہے لیکن جو ہے نا گھر کا کام نہیں چھوٹتا نہ تو کمانا
بالکل دیکھو اور یہ بڑی کی کہلاوت ہے کہ آیا بندہ آیا کام گیا بندہ گیا کام جب انسان چلا ہی جاتا ہے کام جب ہی جاتا ہے اس سے انٹی کرنا تو ہی لگ رہتا ہے کہ یہ کر لے وہ کر لے بس زندگی گم گم سے آتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا
جی جی باجی بالکل درست فرما رہی ہیں آپ دیکھیے صبح اٹھتے ہیں صبح اٹھتے کے ساتھ پہلے تو فضل کی نماز پڑھتے ہیں گھر کے سارے کام ہے صاف صفائی بھائی ان سب کو بھی کرنا ہے باجی پیچھے سے نا تھوڑا شور سا آ رہا ہے
اچھا
ہاں اور پھر وہی نہیں تھوڑا بیٹھ جاؤ ہم سے تھوڑی دیر بات بھی کر لو آپ کو تو ہم سے رابطہ کرے ہوئے بھی کتنے دن ہو گئے
ارے بس فرست ہے نئی ملتی آپ کو آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے آپ تو آنے کی بھی نہیں سوچتی آپ کے تو بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں
اری باجی آؤں گی آؤں گی بس وہی ہے یہ جو ہے حکیموں سے فرصت نہیں مل رہی ہے اب وہی سب کہتے ہیں حکیم صاحب کے جاؤ ڈاکٹر کے جاؤ وہ کہتے ہیں کانا جو ہے بہت اچھا کھاؤ اور دیکو ہمارا تو اسلام ہمیں ہمیشہ یہی کہتا ہے صاف اور حلال کا کھانا کھاؤ ایسا کھانا کھاؤ جو پوشٹک ہو
بالکل بالکل کھانا ہی نہیں چاہیے اور دیکھو ہر حکیم جو ہے ہوتی ہیں یہ ترنت بتاتی ہیں ہمیں بتانے کی بھی ضرورت نہی پڑھتی دیکھو ڈاکٹر جو ہوتے ہے
جی جی باجی دیکھو حکیم صاحب کے ہاتھ میں اتنا سبھاب ہوتا ہے کہ وہ تو پت ہے نوس پکڑ کے بتا دیتے ہیں کیا بیماری ہے کیا نہیں ہے
بےشک بےشک دیکھو یہ بھی تو ایک حکیموں کی ایک کلا ہے کلا کہہ لو کیا کہہ لو کچھ بھی کہہ لو مگر جو حکیم ہے نہ پرانے پہلے حکیم ہی تو ہوتے تھے پہلے کہاں ڈاکٹر تھے کچھ نہیں تھا پہلے اور آج کل تو ہر گلی نکڑ پہ چاہے کسی پہ ڈگری ہو یا نہ ہو یہ بیٹھے ہے بس
جی با جی یہ ڈاکٹر جو بیٹھے ہوئے ہیں ایسی ایسی انگریزی دوائیاں لکھ دیتے ہیں یا اللہ بیماری ایک ہوتی ہے ایک صحیح کرنے کے چکر میں دس اور لگ جاتی ہیں
بےشک آپ نے دست فرمایا یہی ہو رہا ہے یہ اگر ہمیں کچھ دقت ہوگئی تو ہم ایک چیز کی دوائی کھا رہے ہیں نا اس کے ساتھ جو ہے نہ کتنی داوایاں کھانی شروع ہو جائے گی ہماری الله نا کرے ایسے کوچ ہو بہت ہی بڑی پریشانی ہے
جی باجی دیکھو ہمیں حکیم صاحب امی ہمارے والدیںن سب یہی کہتے تھے پھل اور سبزیاں اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہیں جس میں کتنے سارے وٹامن ملتے ہیں ہمیں کتنے سارے پوشک تتو ہیں منرل ہے فائبر ہے کتنا سب کچھ پایا جاتا ہے
دیکھو انھے کھانا ہی چاہیے جو جیس جیسی نہیں آزان ہو رہی ہے
نہیں اذان تو ہو رہی ہے اور تھوڑا سامان اس کا بھی آ رہا ہے کیا کہتے ہیں ہاں مجھے لگ رہا ہے تم آج کام میں کچھ زیادہ ہی بزی ہو گئی ہو
جی
باجی آواز بھی کٹ رہی ہے آپ کی ہلو
ہاں
ہلو ہاں باجی ہاں اب ٹھیک آ رہی ہے باجی دو منٹ ہمیں بھی دے دو ہم سے بھی بات کر لو کتنا ٹائم ہو جاتا ہے آپسے گفتگو کرے تھے
چلو تمہیں ٹائم دیتے ہیں آج اب میں بیٹھ گئی
جی باجی دیکھو قرآن میں ہمارے کتنے سارے فھلوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور پتا ہے ہم لوگ وہ فھل کھاتے تک نہیں ہے
نہیں کھاتی کھانا چاہیے دیکھو جیسے انجیر ہو گیا انجیر میں اللہ نے شفا دی ہے انجیر ہو گیے کلون جی ہے کلون جی میں شفا ہے کلونجی میں بس ایک موت کو چھوڑ کے ہر ننیانوے اس یہ ایک بیماری کی شفا ہے یہ بس موت کو بچاتی یہ ہر چیز کی شفا ہیں کلونجی میں اتنی شفا دی ہے کلونجی میں کیا ہے وہ اتنے سے چھوٹے چھوٹے دانے کالے
ہاں جی باجی جب مجھے پیٹ کی بیماری ہوئی تھی تو حکیم صاحب نے یہی کہا تھا تھوڑی چھوٹی تھوڑی سی کلونجی روز کھایا کرو اور وہ کلونجی بس میں روز ہی بھول جاتی ہوں اب دیکو ہمارے میں کیسے بولا ہے کھجور میں بھی کتنے کتنا شفا بتائی گئی ہے ہم روزہ بنا کھجور کے نہیں کھولتے ہیں کہ کہتے ہیں ایک کھجور بھی مل جائے تو ہمارا روزہ کھل جائے گا
بالکل گیارہ مہینے کوئی نہیں کھاتا اور ایک مہینہ اتنا کھاتے ہیں جو غریب سے غریب غربا ہے ماشاء اللہ سے اللہ اسے بھی اتنی طاقت اور ہمت دے دیتا ہے کہ وہ کھجور بھی اب اپنے گھر لے کے آتا
جی باجی وہ اللہ تعالی نے بنایا ہی اس کو ایسا ہے نہ تو زیادہ مہنگا اور اس کے اندر ساری چیزیں ڈالی ہیں دیکھو انگور جیتون انار انجیر یہ تو پھر بھی تھوڑے مہنگے پھل ہیں لیکن کھجور اللہ تعالی نےوایسے ایسا بنایا ہے کہ یہ غربت میں بھی نا انسان کھا سکتا ہے
کھا سکتا ہے سب طرح کے ہیں دیکھو سب طرح کے ہیں شف شفا تو دینے والا اللہ ہے مگر اللہ نے جس چیز کو شفا میں بتائی ہے
جی
تو اسے ہمیں ضرور اپنی سا کھانے میں شامل کرنا چاہیے کیونکہ دیکھو اتنی بیماریاں چل رہی ہیں ماشاء اللہ سے اللہ کسی کو نہ دیں اللہ سب کو صحت تندرست دے اللہ تمیں بھی دے اور ہمیں بھی صحت تندرستی دے کہ سب کو اللہ سب کی صحت میں بہترائی ہو
جی وہی ہے نا یہ ساری چیزیں ہمیں یہی یاد دلاتے ہیں کہ اللہ نے دیکھو کو انسان کے لیے دھرتی پر انیک پرکار کی روزی پیدا کی ہے کتنی فصلیں ہوتی ہیں پھل ہیں سبزیاں ہیں جنہیں کھانے سے ہمارا شریر کتنا مجبوط رہتا ہے اور آج کل دیکھو بچوں کو کتنا اتنی پریشانی ہونے لگی ہے انہیں کھا نہیں پچتا ہے بار بار بیمار پڑ جاتے ہیں وہ
بیمار پڑھ جاتے ہے بہت سے کہ بہت ایسے بچے ہوتے ہیں کھاتے ہی ہیں نا ٹوائلیٹ جاتے ہیں تو ان کے پچھتے ہی نہیں ہے تو اصل میں انہیں اچھا کھانا دینا چاہیے گھر والوں کو
جی
اور آج کل بچے بھی تو دیکھو جی آج کل بچے تو دیکھو باہر کا کھانا کچھ زیادہ ہی کھانے لگے گھر کے کھانے میں انہیں اچھا ہی نہیں لگتا پتا نہیں کیا بات ہے کیا چکر ہے میری تو سمجھ سے ہی باہر ہے یہ بات
ارے باجی بس یہ ساری کی ساری نا پیسہ ضائع کرنے والی باتیں ہیں فضول خرچی جسے کہ تے ہیں دیکھو ہمارے رسول اللہ نے تو یہی کہا ہے کہ سادگی اور سنتولت بوجن کرنا چاہیے
جی اور یہ نہیں کہا کہ ہم زیادہ غذا کھائیں ہم ایک ٹائم حال ہے نا کہ ہمارے ہمارے نبی نے یہ بتایا ہے کہ رات کو بھر پیٹ کھاؤ چاہے دن میں ملے نہ ملے ہمارے خیر ان کی کیا تعریف کریں یہ تو ساری
جی باجی دیکھو ہمیں ہمارے نبی نے یہ بھی گائے کے بوجن کو کبھی بھی خراب نہ کرے برباد نہ کریں پھل اور سبزیاں جو ہے یہ ہمارے سنتولت آہار کا جو ہے نا یہی سب سے زیادہ ضروری حص اہم حصہ ہے ہمیں اسے کھانا چاہیے اور صد قہ کے لیے بھی دینا چاہیے کچھ ایسے ضرورت مند لوگ ہیں جن کے پاس کھانا نہیں ہوتا ہے ہمیں انہیں بھی دینا چاہیے ہم چاہے ایک ٹائم کھایں لیکن ایسا کھانا کھائیں جس سے ہمارے شریر کو ساری چیزیں مل سکے
ج بالکل دیکھو غذا جو ہوتی ہے اپنے شریر کے لیے بہت ضروری ہو یہ ہر چیزا جو غذا ہوتی ہے غذا کیسے بولتے ہیں کھانے کو کھانے میں اتنی چیزیں اللہ نے اتنے فائدے اور اتنے چیزیں دیکھی ہے دیکھی ہے سنی ہے جو بھی ہم نے تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے گھر کا جو کھانا ہے اللہ نے جو بتایا اگر ہم اسے کہ ٹائم پہ اور صحیح طریقے سے کھائیں تو ہم کبھی بیمار نہ پڑے
جی باجی بالکل درست فرما رہی ہے پر آج کل کے بچے جو ہیں یہ موسمی پھل اور تازی سبزیاں کہاں کاتے ہیں دیکھو کوئی بھی موسمی فل لا کے دے دیں وہ نہ کھائیں گے لیکن جوس پی لیں گے اس کی جگہ ارے بتاؤ ان کو پھل کھاؤ گے تبھی تو تمہارے پیٹ کے اندر سارا کا سارا پھلکا گدا جائے گا تم وہی نہیں کھاتے اسے پھینک دیتے ہو اور جوس نہ کمپنی میں پیک ڈبے میں پیک آتے ہیں وہ پیتے ہیں
ہاں تو تھ وہ بڑے شوق سے ہے کہ ہم لے لے جائیں گے ہم ب پیےگے وہ جوس تھوڑی ہے وہ تو کلر ہے ہوں
یہ ایک دوسرے کو دیکھ کے نا بچے حسد کرنے لگ جاتے ہیں سبزیاں بنی ہوں گی گھر پہ تازی سبزیاں بنی ہوئی ہوں گی کتنے مسالے پیس پیس کہ ہم کھانا بنا رہے ہیں وہ تو یہ کھائیں گے نہیں اور آدھی پوشٹک اور تازی جو گندی گلی سڑی سبزیاں ہوتی ہیں وہ کھا لیں گے باہر جا کر
ہاںڑ بیچنے آ جاتے ہیں الے پت نہیں کیا کیا بیچ دیکھے تو اچھی چیز دیکھو نا کچھ ایسے کیوں دیکھو
جی دیکھیے ہمیں تو ہمارے والدان نے ہمارے اسلام نے ہمیں یہی سکھایا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور جس سے ہمارا شریر جو ہے وہ ہمیشہ سوستھ رہے گا یا اگر ہم جو ہے اپنے کیول شارییرک روپ سے سوستھ رہیں گے اور اللہ کی نعمتوں کا صحیح شکر میں ادا کریں گے نا تو ہی ہماری جو ہے نا غذا ہمیں لگتی ہے ہمارے شریر کو جی باجی
آپ نے بڑی اچھی باتیں سنائی نہیں مجھے بھی تھوڑا سا اچھا تھا جان ہاں بالکل آج میں بھی کچھ دیکھو بچے کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ پھر بات کریں گے خدا